ہیلو
جی السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
جی فرمائیے
ہاں اور بتائیے آپ کے امی ابو کیسے ہیں
جی اللہ کا شکر ہے
جی
آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
ہاں آپ خیریت ہیں
اور ناشتہ ہو گیا باجی
جی جی ہو گیا
آج ناشتے میں کیا بنایا آپ نے
آج ناشتے میں تھی چائے اور بسکٹ اور ٹوس
بہت اچھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبحان اللہ کتنا اچھا ناشہ آپ نے کیا
جی جی
اور باجی آئیے کچھ علم کے بارے میں بتائیے
جی
ہلو
ہاں ہاں آواز آ رہی ہے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آج کس کے بارے میں بات کرے تو آج
آئیے علم کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں
جی بولیے
آج نماز پڑھی آپ نے
آج پڑی
جی ماشاء اللہ ماشا للہ سبحان نماز پڑھنا ہی چاہیے باجی نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے دس سے یہ پندرہ منٹ میں اپن مارکیٹ جاتے ہیں مارکیٹ جاتے ہیں مارکیٹ میں دو گھنٹے چار گھنٹے لگتے ہیں نماز پڑھ کے نکلے نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھ کے نکلیے آپ اس کا رزق دیکھیے آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے ا بسم اللہ کر کے کوئی کام شروع کرئیے باجی ا نماز پڑھیے قرآن پڑھیے یسین پڑھیے سورے پڑھیے کتاب پڑھیے چھوٹے چھوٹی سورے یاد کریے
جی
آج دنیا میں ہے ہی کیا ہے باجی آپ باہر نکل کے دیکھیے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہیں کیسے کیسے لوگ دنیا میں مل رہے کیسے کیسے نہیں مل رہے ہیں ہں آپ باہر جا کے دیکھیے لوگ کیسے کیسے افواہ اڑا رہے ہیں ان کو ب تائی ان کو سمجھائیے نماز پڑھے ا اللہ سے بڑھ کے کیا ہے اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے دنیا میں ہے جو اللہ لا اللہ جس کو جو دیتا ہے سب اچھا ہی دے تا ہے اچھا ہی کرتے ہیں آج آج کل دنیا میں ہے ہی نہیں ہے باجی کچھ ا آخرت میں کیا ہوگا اپن لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا یہی سچ ہے نہ باجی کچھ نہیں جائے گا کھانے پینے گھومنا واگنا کچھ نہیں جائے گا نماز روزہ جائے گا باجی آخرت میں جا کے آپ دیکھیے ا اور آپ کچھ نہیں باجی دنیا میں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ آخرات میں ہی ہے سب کچھ تو زیادہ سے زیادہ ہو تو نماز پڑھیے قرآن پڑھیے کت ابیں پڑھیے ا تلاوت کریے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو دل میں ڈالیے اپنے بچوں کو سکھائیے باجی ہے اپنے ہاں اور آپ کے امی ابو کیسے ہیں باچی
ہاں خیریت ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبحان اللہ خیریت ہی رہنا چاہیے سبکی امی ابو اور باجی اللہ اب ہے نا سلامت رکھیں اللہ پاک سب کوئی امی ابو کو
تو جی جی
اور آپ کے شوہر چلیں گے باجی
جی نہیں ابھی میں میری اب میری میرا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے
جی جی جی جی
ہمم
اور باجی اور بتائیے
اور آپ بتائیے کہ آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے
جی کیا بولیے
ہاں آپ یہ بتائیے کہ آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے
سب ٹھیک ہی ہے باجی سب اچھا ہی چل رہا ہے نماز روزے کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ب چوں کو پڑھاؤ سکھاتے ہیں میری آٹھ سال کی لڑ کی ہے تو کتی امی جان نقاب سے پہنائیے ہم کو نقاب سے چلنا ہے تو میں گئی جامع مسجد دلی وہاں سے نقاب لائی ہوئی ہوں چھوٹا سا اپنی بیٹی کو نقاب سے چلاتے ہوں کا چھوٹا بھائی یہی ہے کہتے امی جان بالکل باہر کا ماحول بالکل اچھا نہیں ہے کیسے کیسے لوگ افواہ اڑاھاتے ہیں کیسے کیا کرتے ہیں بیٹی کو نماز میں نقاب میں ہی نکالیے میں بولی بالکل صحیح فرمایا بیٹا آپ آپ جیسا بولے ویسا ہی کریں گے بالکل صحیح بول رہے ہیں بیٹا بیٹیا میں میں ان کو دینی رائے میں ڈالتی ہوں ابھی تو اشکول گئے ہوئے چھ بجے سو کے اٹھتے ہیں باجی چھ بجے اٹھے ہیں تو لنچ بنا کے دیے آج لنچ میں ہم نے بنا کے دیا ہے اس کو پنیر پوڑی بنا کے دیے باجی کئی نہیں نہیں کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں رہتے باہر کا بولتے ہیں امی جان میرے کو یہ کھانا ہے امی جان وہ کھانا میں بولی کہ نہیں بیٹا باہر کا اچھا نہیں رہتا میں باہر کا نہیں دوں گی آپ کو میں اپنے ہاتھ سے ہی بنا کے دیتی ہوں میں اپنے ہاتھ سے ہی بجا بنا کے دیتی ہوں پیزا بولتے ہوئے پیزا بنا دی برگر بنا دی سارا ڈش میں بنا لیتی ہوں بھائی سب بنا کے میں اپنے بچوں کو ہاتھ سے ہی باہر کے سامان میں دیکھتی تو کیسے آئلی زیادہ رہتا ہے بچوں کو بچائیں
بچوں کو باہر کا کھانا نہیں کھلانا چاہیے اور خود بھی نہیں کھانا چاہیے
ہاں خود بھی نہیں کھانا چاہیے شهیح بول رہے جی صحیح فرما رہی ہیں آپ
جی ہے
اور آپ بتائیے کچھ باجی
ہاں ہمارے لائق ہماری لائف میں بھی یہی چل رہا ہے بس تا تعلیم کرتے ہیں اس کے بھروسے بیٹھے ہیں کچھ ٹھیک ہوگا
جی جی جی اور اور بتائیے باجی جی
اپنے تعلیم پڑھائی
ہیلو ہاں ہاں باجی میرے تو کمپلیٹ ہے میرا پورا سب کمپلیٹ ہے میں دین ہی میں دین میں چلی گئی تھی دین میں ہی پڑنے لگی تھی
جی
ہاں یہی سب کر رہی تھی اور ہائی کیا ہے باجی خش نہیں ہیں دین دین سب سے زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری دین ہے
جی جی اس کے بنا کچھ نہیں ہے لائف میں
آج کل وہی سب نہیں کر رہے ہیں بچے آج کل دیکھیے م کتنے کم کتنے کم لوگ دین کی پڑھائی کی باتیں کرتے ہیں باجی ا کوئی کچھ نہیں کر رہا باہر نکل کے دیکھیے انٹرنیشنل لے وہی دیکھیے نیسنل پڑھائی کر رہے ہیں باقی تو دین کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا باچی
جی جی
اور آپ فرمائیے کچھ آپ بولیے
ہاں یہی ہیں کہ بنا تعلیم کے کچھ نہیں ہوتا ہے نہ تو گھر میں سمان ہے نہ محلے میں کہیں نہیں جو جو بھی پوچھتا ہے بس یہی پوچھتا ہے کہ تعلیم کہاں تک کی ہے تم نے کیا کر رہی ہو کیا کرنا ہے لائف میں بس یہی سب پوچھتے ہیں
دین کی طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا باجی
جی جی
ا دیکھو تھوڑا دین کی طرف مڑ کے دیکھو ہے اچھے راستے میں نیک راستے میں جاؤ مس ملا کرو مس ملا کر کے کوئی کام کو شروع کرنا چاہیے مس مللا کر کے کام شروع کرو آپ کا کام پورا ہونا ہی ہونا ہے باجی آ اور باجی آپ کے آپ کہ یہاں رحمت برش رہی ہے میرے یہاں تو خوب رحمت برش رہا ہیں اللہ پاک نے
ہاں یہاں بھی رحمت برس ہے پر یہ ہے کہ بس تھوڑے ابو کی تھوڑی طبیعت سی خراب ہے بس
اچھا اچھا اچھا جی جی جی
جی
ہہ من میرے یہاں تو کافی دیر سے رحمت برش رہی ہیں اللہ بہت خوش ہیں آج آ جائے خب رحمت برش آ رہے ہیں
جی
کچھ آپ بھی بولیں گی
ہاں بس یہی چل رہا ہے لائف میں
جی
ہاں تو ہاں ہاں میں یہ یہی بول رہی ہوں کہ جیسے ہمیں اپنی لائب میں بس تعلیم کرنی چاہیے جو ہمیں اپنے مقاب تک پہنچا سکیں اور اس لی بورات تو کچھ نہیں ہے ہماری لائف میں یہی ہمیں یہی ہمیں روزگار د لائے گ اگر ہماری مان لوم اگر ہماری تعلیم کر کے سرکاری جاب نہیں لگی ہے تو جیسے ہماری اچھی تعلیم ہے تو ہم پرائیویٹ جاب بھی کر سکتے ہیں اپنے بوشیہ
بالکل صحیح فرما رہی ہیں بالکل صحیح فرما رہی آپ ماشاء اللہ شبان الحمد للہ
جی جی اور
اور سب خیریت ہے باجی اور سب اللہ کا شکر ہے جو اللہ کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں شعبہ اٹھتے ہیں باجی نماز پڑے نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا کتابیں یاسین پڑھے تھوڑا ک کتاب یاشین پڑھے پھر ہے تو پھر رکھ دیے پھر بچوں کا اسکول کا ٹائم ہو گیا باجی تو کہ لنچ بنائے لنچ بنانے کے بعد پھر بچوں کو اٹھایا پھر بچوں کو چائے توسط کھلانا ہوتا ہے باجی وہ کھلا دیتی ہوں پھر ان کو اٹھا کے ریڈی کر دیتی ہوں ریڈی کرنے کے بعد اسکول ان کے ابو سے بھیج دیتی تی ہوں ابو جان ان کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں اب اپو جان کے لیے ناستے ناشہ بنانا ہے ان کے باجی اور ابو کے لیے ابو جان ان کے ناشہ کر کے چلے جائیں گے ان کے باپو جاننا کر کے چل جائیں گے پھر کام یہ شرو کر دیں گے کام ختم ہونے کے بعد بعج یہ ہو گیا یہی کال ہو کر لیتے ہیں تھوڑا سا کاریہ میں اسلامی باتیں دینی باتیں ہو جاتی تی ہے اس میں کچھ
ہوں ہاں میں بھی یہی کرتی ہوں صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا اور جھاڑ جھاڑو پوچا کرنا او کھانا بنانا اور تھوڑا ا آب ابو کا خیال رکھنا جی
ففیکٹ س ہ
جیی
بھائی کیا ہے باجی ہاں بھائی نہ پانچ ٹائم کی نماز ہے پرانے کے کتاب پڑھو یہ پڑھو یہ وہ پڑھو اسی میں نماز پڑھو کتاب پڑھو قرآن پڑھو یاسین پڑھو سورے پڑھو اسی لیے ٹائم کٹ جاتا ہے باجی کیا ہائی کیا ہے کچھ نہیں ملنے والوں کو کچھ نہیں ہونے والا ہے اس لیے ٹائم اسی میں بیسٹ انسان کرے اللہ کے پا سد جھکائیں سیدھا جھک سرچ ہو گا ہے انہیں سے ملنے والا ہے جو ملے گا باقی دنیابی
یہی ہے کہ یہ گھر کے کام سے تعلیم کرنے کا بھی ٹائم نہیں مل
بے شک بے شک بالکل صحیح بول رہے ہیں صحیح فرما رہی ہیں آپ ہائی کیا ہے اللہ کو یاد کرو پھر باہر نکل کے دیکھو آپ کے پاس کیا ہے سب کچھ ہے یں کچھ نہیں ہے باہر کچھ نہیں اللہ کو یاد کرو گے سب کچھ ہے اللہ کو نہیں یاد کرو گے تو دنیا میں کچھ نہیں ہے باجی ہے یااں کچھ تو نہیں ملنے والا سب آپ کو وہی آخرت میں ملے گا
جی
کھات میں جائیے دیکھیے ہر ایک چیز آپ کو ملےگا اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا برا کریں گے تو برا ملے گا باجی تو اپن اپن یہ سوچے کہ اچھا جی جی جی اچھا اپن یہی کوشش کریں کہ اچھا سے ہی اچھا کریں سامنے والے کو شاتھ بھی اچھے کریں ان کو بھی نیک راستہ میں بنائے رے نیک بنائے ان کو بھی سکھائے بھائی جان باجی آپا جو بھی ہو نماز پڑھیے قرآنے پڑھیے یسین پڑھیے دنیا میں کچھ نہیں رکھ ا ہے باجی کچھ بھی نہیں رکھا ہے ہں آپ نے کل کے باہر دیکھیے آج کل تو نیوز یو ٹیوب سب دیکھ رہی ہوں گی کیسے کیسے سے لوگ افواہ اڑاتے ہیں کہیں پانچ سال لڑکی کہیں چھ سال کی لڑکی بتائیے کتنا گندا ماحول چل رہا ہے ہاں د تو بتائیے اگر آپ نماز روزہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا من بھٹک رہا ہے یہی دلدرو لوگ نماز پڑھے روزہ کرے قرآن کرے تو ان کا من کھلے ا کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں تو من کہاں سے کھلے باجی
جی اللہ کا نام لینے میں بھی ان پہ آفات آ
اللہ کا نام لیتے نہیں ہے ہیں یں بسم اللہ کرنا ہی نہیں ہے کوئی چیزوں میں بسم اللہ کرو اللہ کا نام لو آپ کا کام حاصل ہونا ہی ہونا ہے باجی خالی نہیں جانا ہے آپ کو آپ کو جھولی بھر کے ہی جانا ہے اللہ کا نام لو اللہ کا شک ر ادا کرو ہر چیز میں ہیں کچھ کام کرنے سے پہلے دو رکعت نماز شکرانہ ادا
جی جی جی صحیح فرما رہی آپ
آ
اچھا تو آپ سے بات کر کے اچھا لگا
باجی ہم کو بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے چلیے نیکسٹ ٹائم پہ پھر آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام اللہ حافظ